ہیلو السلام علیکم بھائی جان ہلو السلام علیکم السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان جی کہاں سے بھائی جان
جی ہم ایم پی سے بول رہے ہیں
ایمٹی سیک
جی جی
جی ایم بھی کہاں ہاں
ریوس ریوس
اچھا ٹھیک ری بس میں جموں کشمیر سے
اونائس
ہاں نہیںس نہیںس نہیں
ہاں پیاری سٹی ہے یار وہ تو
ہاں جی آپ بتائیں مجھے جموں کشمیر آئے ہیں کبھی گھومنے
نہیں وہ نہیں آیا ابھی تک
بھائی آنا چاہیے آپ کو فیوچر میں جموں کشمیر بہت اچھی جگہ ہے
جی جی صحیح فرما رہے ہو آپ اور سب کہتے ہیں
ہاں ہاں کہہ رہے تھ آپ کے یہاں سب کہہ رہے تھ
جی جی ماشاء اللہ سب ٹھیک ہیں
ہاں مشل آپ بتائیں ہم کرکٹ کے بارے میں ٹاپک اٹھائے کس کے بارے میں ٹاپک تو کٹایا آپ بتیایں میں
کسی بھی بارے میں بات کر لیجیے کرکٹ کے بارے میں بات کر لیجیے
ٹھیک ہے کرکٹ کے بارے میں بات کر لیں گے ویسے آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی کرکٹ میں
ہماری ٹیم تو انڈیا ہے اپنی
ہاں ٹیم انڈیا دل سے ہمیں پسند ہے ہاں وہ ہمیں بھی ٹیم انڈیا ہے کون ٹیم ڈیا میں آپ کو پلیئر پسند ہے سب سے جی جی
ہمیں سب سے زیادہ وراٹ کوہلی پسند ہے
اور ووراٹ کوہلی تو سب کی جان ہے بھائی جان
جی جی
جی بجن ہاں کنٹینوسلی کھیلتے کرکٹ
چلیے ٹھیک ہے آپ مسلم ہوں یا ہندو
ہاں مسلم ہی میں بھی الحمد للہ
چلیے ماشاء اللہ
آپ بھی مسلمم ہو نا ہاں یہ بتایا نا جی آپ وہاں سے کرکٹ کھیلتے ہو ایم پی سے وہاں سے کرکٹ کھیلتے ہو آپ
ہاں ہاں ہم کھیلتے ہیں نا اپنے یہاں آف لائن کھیلتے ہیں یہیں پہ گھر کے پاس یہ ٹرف ہے تو وہیں جاتے ہیں ہم لوگ دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں
اچھا ٹھیک بائی ج ہاں بھائی
پہلے جیسے میدان تو رہا نہیں اب
ہاں ہاں ہاں
سیٹی بڑی ہو گئی تو میدان سب ختم ہو گئے اور آج کل دیکھو اور آج کل فون کا زمانہ چل گیا ہے تو انسان فون میں ہی بزی رہتا ہے زیادہ تر
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں بھائی جان صحیح آپ کی بات بہت ہی صحیح ہے جی بھائی جان فٹ بال دیکھتے ہیں
نہیں نہیں بھائی میں فٹ بال نہیں دیکھتا میں ایک ہی ایک ہی گیم کھیلتا ہوں کرکٹ بچپن سے وہی کھیلا ہوں زیادہ تر
ہاں ہاں ہاں
وہی کھیلتا ہوں ہمارے یہاں پتنگ اڑائی جاتی ہے تو تو سمے
ہاں
سیزن میں وہ بھی کرتے تھے پہلے ہم لوگ اب تو مان لو بہت کم ہو گیا ہے کرکٹ چل رہا ہے ابھی اور باقی سب بند ہو گیا ہے
ہاں بھائی جان جو یہ اب جو کنٹری ہے نا سلائزڈ کی اور بڑھ رہی ہے تو اس لیے کم ہوتا جاتا ہے ہمارا یہ ماحول اور ہمارے یہاں شریک پتنگ جو ہے نا وہ بہت ہی مشہور ہے
جی جی صحیح فرما رہے ہ آپ اور وہاں اڑتا ہے پتنگ وغیرہ اڑتا ہے وہاں
ہاں جیسے کہ جو ہمارا کشمیر ہے نا
جی
آپ کو پت ہی ہوگا جو یہاں سے رائس وائس نکلتا ہے نا پھر اس کے کھیت جو رہتے ہیں نا اس کو کٹائی جب کرتے اس کے کھیت بہت زیاد بڑا فیلڈ ہوتا ہے نا
جی
پھر اس میں سے آدھا پلیس کو کرکٹ مطلب کرکٹ کے لیے بناتے ہیں ٹیمپرری ا
جی جی ہلو جی ہم سب کو دیکھو کھیلنا چاہیے آف لائن بھی کھیلنا چاہیے اورن آ آف لائن زیادہ تر کھیلنا چاہیے ہم سب کو کھیلنے کودنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کی شریر فرتیلی رہتی ہے ہم سب کو ویکنیس نہیں لگتی اور بیماری نہیں۔ پیدا ہوتی ہے ہمیں موٹاپا نہیں آتا بہت چیزیں فائدے ہیں اس کے
ہاں جی بھائی جان آپ کی جی ب جان آپ کی بات آپ کی بات بہت ہی صحیح ہے اور جو ہمارا جو اس سے ہماری جو باڈی اسٹرانگ رہتی ہے اور ہم جو یہ کھیلتے کرکٹکٹ اس سے ہم ڈسپلن سیکتے ہیں بہت لیڈر شپ سیکھتے جو ہمیں فیوچر میں کام آ سکتے ہیں بہت
جی جی جی آپ اور بتائیے آپ اتنے اچھی جگہ رہتے ہیں وہاں کے بارے میں بتائیے کچھ ہمیں تو ہم جب آئے تو وہاں ہم تھوڑا بہت نالج رہے
ہاں ہاں ہاں ج اب جب آابپ کش پہلے جب
جی جی فرمائیے
کشمیر کے پیپل سے ملے گا تو آپ کو وہ بہت ہی اتنے اچھے لگے گے کہ اتنے سوئٹس پیپل ہے یہاں پہ بہت ہی اچھا ہاں کشمیر کی مہمان ہاں مطلب اگر آپ کے فرینڈ سرکل میں
وہاں کا نظارہ بہت اچھا ہے وہاں کے لوگ بھی ن ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں اور وہاں کے بچے بھی ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں
ہاں ہاں آپ کے فرینڈ سرکل میں اگر کوئی فرینڈ کشمیر گیا ہوگا نا آپ ان سے کشمیر مہمان نوزی کے بارے میں پوچھنا پھر وہ آپ کو جو ماشاء اللہ جواب دے گے آپ وہ سن کے حیران رہ جائے گا کہ کشمیر کی مہمان نوازی کیسی ہوتی ہے
جی جی ہمارے گھر کے گئے تھے وہاں شملہ گئے تھے کاشمیر نہیں گئے تھے کاشمیر ابھی ہم لوگوں کو آنا تھا اگلے مہینے آنا تھا تو تھوڑا ایشو چل گیا ایک دوست ہے اس کا کینسل ہو گیا تو اس کی وجہ سے سب کا سل ہو گیا تو نیکٹ ٹرپ شاید ہوگی کشمیر رہنے کی انشاء اللہ کا
میں اس کشمیر میں کچھ پلیسز پریفر کرتا ہوں آپ وہاں پریریسز میں جائیں اس کے لیئے آپ کو جانا ہے پہلگام
جی جی
اور آٹم سیزن میں آپ کو آنا ہے اسس میں جانا ہے ٹولپ گارڈن
جی
اور جانا اکر نگ اور جو آپ نے ور لییک کا نام سنا ہے
نہیں نہیں نہیں سنا میں
آپ کشمیر میں جو فریش واٹر سورس ہیں نا وال ل جو ولل لییک سے آتا ہے فریش واٹر سورس
جی جی
ہاں وہ نکلتا ہے ویری نگ سے آپ جب کشمیر آؤ گے آپ سب ان بارے میں جگہوں کے بارے میں سنیں گے جب آپ ماشاء اللہ دیکھو گے خود کی آنکھود سے آپ بھروسہ نہیں کر پاؤ گے کہ ایسی جگہ بھی موجود ہے کشمیر میں اس انڈیا میں
جی اللہ کی قدرت ہے اللہ نے
ہاں ہاں اللہ نے ہمیں نوازا ہے یہ تو ہمیں اس کی قادر کرنی چاہی اچ ہاں بٹ جو جو ہے کشمیر سے کشمیر میں باہر کے پیپل آتے ہیں وہ جو یہاں پہ کشمیر میں ٹورسٹ اس کے ساتھ فراڈ کرتا ہے جیسے کہ وہ فراڈ کیسے کرتے ہیں مطلب وہ فراڈ کرتے ہیں جیسے کہ لائک مطلب وہ کیسر جو ہوتا ہے نا کیسر وہ وہاں سے ل
ریٹ ریٹ
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں وہ بہت ہی مشہور ہے وہ ملتا ہے ڈیڑھ لاکھ میں کے جی وہ جو کہ باہر کے پیپل آتے ہیں ہاں ہاں جو انہوں نے کشمیر جو ہے وہ برباد کر دیا
یہاں تو مہنگا ہی ملتا ہے ہمارے یہاں یہاں کیشر
ہاں یہاں پہ نکل
مطلب لوکل ملتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوک ملتے ہیں
ہاں ہاں ہاں ہاں اور ہاں جی ہم ابھی اسٹوڈینٹ ہے یہاں پہ بینک یہاں پہ ہم ابھی جا رہے اسٹوڈینٹ ہے ابھی ہم ٹویلتھ کلاس میں پڑھ رہے ہیں نہیں اب ہمیں اس سال ٹویلتھ جانا ہے پھر سیدھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے
ماشاء اللہ کتنی اچھی بات ہے وہاں بورڈ اگزام ہوتے ہوں گے نا
ہاں بہت ہی زیادہ بٹ جو جو یہاں کا بورڈ ہے وہ ہاں اس سال بورڈ ہے ہمارا
چلیے ماشاء اللہ پاس ہو جائیں گے
ہاں اناء اللہ انشا اللہ ہاں ان شاء اللہ انش شاء اللہ انشاء اللہ
اور آپ کی عمر کتنی ہے
میری عمر انیس سال ہے
ماشاء اللہ
مش ہاں جی بھائی جان آپ بتیں آپ کیا کرتے ہیں
میں جاب کرتا ہوں بھائی
کون سی جاب آئیائی آپ
بینک میں
کس میں کیا
پوسٹ آفس کا کام ہے بینک میں
اچھا ٹھیک بھائی جان آپ مجھے پریفر کرے آپ مجھے تھوڑی سی ٹپس دیجیے کہ مجھے کیا کرنااہے فیوچر کے لیے
کچھ بھی اچھا کچھ بن سکتے ہو تم میں جو بجنس کرنا ہو تو بجنس کر سکتے ہو اچھا اگر نوکری تو آج کل کے دیکھو زمانے میں آج کل کی نوکری تو ہے ہی نہیں
ہاں ہاں ہاں
مسلمانوں کے لیے تو خاص طور نہیں ہے
ہاں بٹ
تو آج کل اچھے پڑے لکھے کے لوگ مطلب ڈگری لے کے گھوم رہے ہیں تو میں تو سلاح یہی دوں گا کہ تم بزنس کرو اپنا کوئی اچھا سا وہاں بنس کھانے پینے کا فوڈ آئٹم کچھ بھی چائنیز آئٹم
ہاں ہاں ہاں کشمیر میں بہت زیادہ فڈ کا ہے جو ٹوریزم ہے وہ کشمیر میں
ہاں وہاں تمہارے وہاں تمہارا بڑھیا ہے ٹورسٹ بھی آتے ہیں اور کھانے پینے کا جو رہے گا نا تو وہ سب سے زیادہ چلے گا وہاں
ہاں بھائی جان اور ایک بات جو ہے نا مطلب جو میرا باب ہے اس میرے لیے فیوچر کے لیے بزنس بنا کے رکھا ہے مطلب کانسٹرکشن بزنس آپ کو پت ہے
جی جی ہاں میں س سمجھ گیا
ہاں مطلب اس
تو ابا جان آپ کے بنا کے رکھے ہیں تو بڑھیا ہی ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے یہ تو
ہاں ہاں ہاں اس نے مطلب جی سی بی دو تین رکھے پرس دو تین رکھے انیں کی وجہ سے جو
اسی دھندے کو آگے بڑھائیے کیا مطلب کسی چیز میں گھسنے سے اپنے ابا کو ابا کے کام کو آگے بڑھائیے اللہ آپ کو آگے بڑھنے کی توحفی کا تب فرمائے گا
ج کہ ہ
وعلیکم السلام آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بھائی
ہاں بھائی آپ سے بھی بات کر کے بہت اچھا لگا شکریہ بھائی جان
شکے خدا حافظ
خدافظ